ہیلو السلام علیکم
ہلو وعلیکم اسلام اسلام علیکم آپ ٹھیک ہو
اچھا سے آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں گھر بسا بھی ٹھیک ہے
شکر الحمد للہ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر آپ کیا کیا کر رہو ابھی
میں بیٹھی ہوں
ہاں اچھا
اب کیا کر رہی ہو
میں بھیٹی ہوں ہاں میں نے پی آپ نے پی
ہلو
ہاں شکر
اور
بس آپ بتاؤ
میںس دو آپ کی
اور بتائیے کچھ خاص
بس کچھ خاص دادی بیمار تھی آج تو اسی لیے میں نے صبح سے کیا ہوتا فون
اچھا ٹھیک ٹھیک اس کو ہاسپٹل دیا تھا
نہیں
پھر
ادھر آیئے تھی گھر میی
اچھا کیا لگ رہا تھا اس کو
ہمیں لگا کہ پہل مطلب دو تین بجے یہ گزر گئی شاید یہ کچھ منہ میں نیہں ڈال رہے تھے
ہم
تو پھر مطلب لگا آدھا گھنٹہ ہوا آدھے گھنٹے کے بعد اس کو ہوش تو آپ ٹھیک ہے لیکن آنکھیںاں اس کو باندھ دیا یہ کھاتی وھاتی کچھ نہیں ایسےھی سارا کچھ چھوڑ دیا
سچ میں
ہاں اور بات وات نہیں کرتی آپ
حنا
آپ کیا کر سکتے ہیں اللہ پے سارا کچھ ہے
انشاء اللہ جو کرے گا بہتر ہی کر اگر اس کے نصیب میں ہوگا ابھی یہاں تو جیے گی نہیں ہوگا تو ہو بھی پتہ ہے
اب ہیں نہ ا ب مت ہے وہ مسئلہ کہ مطلب اوپر سے ہمیں مطلب ادھر ادھر لگتے ہیں کام سے تو
ہمم
پ کیا پتا ہے کہ مطلب کب بھوگی تو بھی ہم رات کو بھی ہوتے ہیں مطلب ہم سوتے بھی نہیں ہے رات کو مطلب خالی اس کو پانی دیتے ہیں خالی چلاتی ہے بلاتی ہے
میں بھی آؤں گی کل ن سات دن
آج بہت بیمار ہے بہت بہت زیادہ پ کیا کر سکتے ہو اور ت تم لوگوں کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
بس دوا مگر اس کو صبح سے کیا ہوگا سرور ہی نہیں چاہ رہا تھا اب میں نے سوچا میں اب کروں گی فون
اچھا ٹھیک
میں آئے گا شام تک شام تک آئے گا تو میں نیچے آتا ہے یہ جی پی ایس
ہاں
آتا ہے
ہاں
تو اس کا مطلب تمہیں آئے گا شام تک آئیں گے تمہ ٹاسکز
اچھا ٹھیک جس میں نا لوکیشن آن کرنی ہوت
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ آیا تو میں جی پ يس نیچے
ہاں وہ تو میں نے کیا نہ لوکیشن آن
ٹھیک میں کیریو نیچے آیا
وہاں آیا تھا نا نیچے
ٹھیک وہ ہو جائے گا آپ تو میں شام تک
ٹھیک
کیوکی یہ ہوتا ہے نا مطلب یہ لوگ مطلب یہ دیتے ہیں دن میں سکس مطلب ا پچاس یا تیس یا ساٹھ ٹاسکس دیتے ہیں یہ دن میں تو اس کے وجہ سے مطلب سر پر بہت کم چلتا ہے
جی ٹھیک تو میں کتنے آئے تھے آج
مجھے پہل مطلب مجھے ہو گئے سیونٹین ہو گئے مجھے مجھے مطلب سترہ ہو گیا اور مجھے تیس کرنے مجھے تیس کرنا ہے برابر
ہاں پھر تو میں بھی تیرہ باقی ہے
ہاں اور سبزی کیا پکائی اج
اج ہم نے پکایا سا ا ساگ
اچھا ساگ اچھا ٹھیک اور اس کے ساتھ کچھ
نہ نہ اور گوش الگ
اچھا اچھا گوشت
اں
ٹھیک
آپ نے
ہمیں ہمیں تھی نا کل یے اس کو کیا بولتے ہیں ٹماٹر اور مٹر
ٹھیک ٹھیک بیا کا کیا ہوا آب اس کو کب نکلنا ہے
انشاء اللہ اس کو نکالنا ہے نا پندرہ کو
انشاء اللہ انشاء اللہ
ہاں پندرہ کو نکلنا ہے اس کو اب پہلے اس کو پندرہ کو جانا ہے دلی وہاں اس کو ٹیسٹ ٹیسٹ کرنی ہیں اس کے بعد اس کو فرسٹ کو جانا ہے انشاء اللہ
انشاء اللہ
ہمم
اور آپ کہاں پہنچے
بہے چارہی ہوں
ٹھیک چے اچھا ہے
پتا ہے مجھے مطلب چہرے کو نکلا تھا نا پتا نہیں کیا
مجھے کون بولتا مجھے کہاں پتا تھا کی
فیر میں ڈاکٹر کے پاس گئی مطلب اس سے دوائیں دی وہ ٹیوب ویوب وغیرہ اور دوائی پینے کو اور فیر میں مولوی صاحب کے پاس بھی گئے
اچھا کیا نکلا تھا
وہ پتا نہیں کچھ نکلا تھا چہرے کو
ٹھیک
اور باکی سب ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں اور بتا ماما کہا ہے
وہ بھی ادھر ہی ہے ہم نے آج دال پکائی مونگ دال
مونگری دال
آنا تھا نا ظردے میں آپ
میں آؤں گی کل کل انشاء اللہ تعالا ضرور
ٹوینٹی سیون کو ہے نا اس کو برتھڈے جنم دن کس کو
ہاں مجھے آیا سمجھ
اے اس کو نہیں
اس کو کس کو
وہ ہو نا
آ مومین
نہیں
عمران
ہاں آ آ
آ پاگل اس کو ٹوینٹی سیون اگسٹ ہے
وہی میں کہے رہی ہو نا اگلے مہینے اس کا ہےنا
وہی
تم کیا دوگی
میں دیکھوں گی کیا کروں گی انشاء اللہ
مجھے اس نے دیا تھا نا وہ اس کو کیا بولتے ہے اس لیئے وہی مجھے اب میں سوچ رہی میں کیا دو گی اور مثلا
اس کو دیں گے کیا اس کے پاس ساری چیزیں ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اس کو دیں گے کیا
وہ کیا مطلب دینا مطلب دینا ہے نا لیکن کچھ وہ پھر مطلب بولینگے بعد میں کہ دیکھو یہ لوگ کیسے ہے
نا نا اس بار دینگے انشاء االلہ کچھ تم لوگ کے کالج اس ٹائم ہوں گے
ہاں ہوں گے نا
تو فیر وہیں پے میں بھی اگر لاؤ گی کچھ فیر وہیں پے ملے گے
وہی تو میں کہ رہی ہو نا ایک سات دے
ہم
وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جائیں گے ادھر ادھر ہے نا یہ ڈومینوز اہ نا جگرنگر وہاں جائیں گے تو وہیں مطلب تم مطلب تم لوگ مت لاؤ کچھ یہ
ہاں
کھائیں گے میں نے کہا کہ نہیں
اگر وہاں دیکھیں گے نا پھر کہاں جائیں گے جو نزدیک لگے گا لیکن ہم دیکھیں گے آپ کیا لائیں گے
وہ ہو جائے گا نا ڈبل پہلے مطلب اس کو دینا پھر خود مطلب وہ باقی چیزیں لانا وہ
نہ ٹریٹ تو اسی کو ہمیں دینی ہے نا ہمیں صرف گفٹ دینا ہے
پھر کیا دیں گے ہم
وہی کہہ رہی ہو نا کچھ اچھا سا ہی دیکھیں گے تم کرو نا کچھ ڈیسسیڈ کیا لیں گے اگر ہم ملک کے بھی لیں گے نا کچھ اچھا ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپس میں ہی
ہم
تم اور میں کچھ اچھا سا لیں گے پھر بڑا سا
کیا لیں گے تم بولو
کپڑوں کے معاملے مجھے نہیں آ رہا
مجھے بھی نہیں آتا اس میں
اس کا سائز مجھے نہیں آئے گا بالکل بھی
اور مجھے نہیں پتا اور وہ کیا دیں گے ہم نہیں دیں گے وہ مطلب وہ وہ ہوتا ہے آ سمجھ
ہ وہ ہم وہ ہی پھاسیں گے
ہاں ٹھیک ہے پھر
اچھی سی برانڈیڈ سی پرفیوم لائیں گے ہے نا ٹھیک
ٹھیک
ہم اب اب دیکھو تم پرفیوم بھی ہے اور وہ ہے اور مجھے ا یاد ہو نا وہ جو نے نام والے وہ کرتے ہیں بک سل یہ جس میں نا وہ ڈیری پا پین پاؤچ کی تملوگ کو
وہ مت ا وہ ضرورت نہیں ہے مطلب وہی ہونا چاہیے بس خلی
ہوں اب دیکھو کیا لیں گے اگر پرفیوم ہی اچھی سی کا ہوگی پھر وہی لیں گے اچھی سے ٹھیک ہے یہ مطلب پھر غلط ہوگا ہم لوگ تو ایک ہی دیں گے
نہیں تم لانا کچھ اور لیکن تو ہی لا مطلب تم ہی لا نا می دونگی میں ایک ایک مطلب میرے لیے ایک لانا اپنے لیے ایک لانا پھر دیں گے
ٹھیک وہ بھی ٹھیک ہے
ہاں الگ الگ لائیں گے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے پھر چاکلیٹ کا مسئلہ چھوٹا ہے وہ پلائیں گے ایک دو سو میں تو
اگر وہ والا بنائیں گے آج نہیں بناتے وہ ہیمپر والا وہ چھوٹا سا یہاں سے پانچ چھ رستے جو تو یہاں سے رکھتے ہیں یہ آگے وہ ہلیں گے
وہ بھی ٹھیک ہے تم پھر ہیمپر بناؤ میں پھر پرفیوم لاؤں گی اچھے سے
ٹھیک
سونا ٹھیک
ٹھیک
وہ آن لائن چلو اللہ حافظ